ہیلو
ہلو وعلیکم السلام اکرم جی
ہاں السلام علیکم کیا حال چال ہے
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
سب سب بڑھیا سب بڑھیا
سب اچھا ہے نا
ہاں سب اچھا ہے
سب میرا بھی ٹھیک ہے ٹھاک ہے ادھر موسم کیسا کیا ہوا ہے
موسم تو بادل کیے ہوئے ہیں بادل ہے لیکن عمس عمس بہت زیادہ ہے
بہت ادھر تو دھوپ اگل ہے لگ نہیں رہا ہے بارش ہوگا ایسا موسم کیا ہے نا ایک دم
ہوں ہوں ہوں
ایک دم ہارڈ گرمی کیا ہے رات میں اس کو لائن نہیں دے رہا ہے ایک دم عمس کیا ہوا ہے ایسا جمت کہیے بارش ہوا تھا بارش ہوا تھا کا کل ادھر
یہاں نہ بارش کہاں ہو رہا ہے دو دن سے کل تو ہو سکتا ادھک امس تھا
بتائیے ادھر ایک دم تین چار دن سے بارش نہیں ہو رہا ہے ایک دم
ہوں
لائن کا کنڈیشن ہے ادھر
لائن کا کنڈیشن لائن تو کاٹ رہا ہے گرمیاں میں اور یہ سب اس طرح کا موسم ہمیں آور لائن کاٹتا ہے
لائنوں اتنا کٹ رہا ہے نا آج کل مت
ارے تو مین ہے کہ دیکھیے گرمی زیادہ پڑے گا تو لوڈ آدمی طرح طرح کے آدمی ہے وہ مان لیے کہ اے سی فلان ڈھکان چلا گا تو لوڈ پڑے گا لوڈ پڑے گا تو لائنوا کٹوے کرتا ہے جتنا اس کا ارجا اتنا ہی نہ دے گا
ہاں لیکن کام سے زیادہ نہیں کٹ رہا ہے
لائن نگم دھندندا پانی چل رہا ہے ابھی تھوڑا دھان وان روپنا تھا لیکن بارش ہو نہیں رہا ہے
ہاں
آ پکا کیسا چل رہا ہے دھندا پانی
ہمارا توبھی کام ہم سب کا پڑا ہوا ہے ہم ابھی سمجھیے کہ میرے پاس ابھی کسی طرح کا کچھ اتیھی نہیں ہے
ارے ہم لوگ کو بھی وہی استھتی ہے پڑھ لکھ کر کے ایک دم بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں گھر کھیتی باڑی کر رہے ہیں کھیتی باڑی ہو پاتا نہیں ہے کیسو کیسو لیبر اور سے کرواتے ہیں
ہوں ارے پہلے والا شریروں تو آدمی کے پاس نہیں رہ گیا کہ ہومچ کھٹ دے گا پہلے پہلے ہمارے کا استھتی تھا نا کہ ہم ایک بار کداری اٹاتے تھے نا تب پورا اپن چاروں طرف ایک دم پورا گھاس پھاس فر فریش کر دیتے تھے ہے لیکن آپ کا ہے نا آپ کا ہے نا کہ اب سالا چار گو گھاس خالی اکھاڑ دیجیے تو پسینے پسینے ہوجائے گا آدمی ہاں نہیں ہوتا شعیب ملک حالانکہ دیکھینگے ایک ہم لوگ کا تو مان لیجیے کہ نہر
کا کیجے گا جو بھی کھا رہے ہیں بنا دوائی کے تو کوئی چیز پیدا ہو نہیں رہا ہے جتنا ہے مان لیجیے دھان ہے گیہوں ہے کسی چیز ایسا ہے جو کہ پیدا ہو رہا ہے بنا دعائے سا کر کریلی میں دوائی ویے چھیٹا جا رہا ہے کھیرا میں لوکا میں سب چیزوں میں دوائی چھیٹا جا رہا ہے دوائیے کھائیے رہے ہیں کہ ہوگا م ہم لوگ کا لگتا ہے نا کہ پچاس سال امر ڈ ڈلتے کئے وہ بیماری سے گرست ہو جائیے گا
ہاں اگر آدمی نئی ڈھنگ سے اھی میں رہے نا اپنے آپ کو مطلب ڈھنگ سے نئی آدمی ایک دم اپنے آپ کو ایک دم مجبوط بنا کے رکھے گا نا
ہاں
تو پھر دقت ہے
ایک دم دقت ا جی
سر بےروزگاری ایسی چھیا ہوا ہے
ایکم چرم چرم پہ حسم مجج ہے تو بے روزگاری ہمم تن چرم پہ
ل رہا ہے کہ مہ ہماری مت پھیل جائے ہمارا بارت میں نیپال وال لا استتی متو جا ارے تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تو کر رہے پاسپورٹ بنا کے چلیے ہم لوگ سعودی طرف وہی آدمی دیکھ رہے ہیں کہ دوست ہے ہمار سعودی میں
چلیے ہم ہم تو پاسپورٹ بناوا بنا کے ریڈی رکھے ہم کوئی سا کوئی جگہ نہیں مل رہا ہے سجھ گئےے دوست بول رہا ہے کہ آپ چلیے تو ہم بولے کہ دھیں گے پہلے سمھیں گے بڑھیا سے جانچ پڑتال کریں گے تب چلیں گے کہ ایسی تھوڑی نہیں چل جیں گے
اگو دوست ہے ہمارر وہاں وہی شادی بیاہ س کر لیا ہوٹل مینجمنٹ کر کے کر کے گیا تھا یہاں سے انڈیا سے اب بیسے روپیہ کاما رہا ہے جی ابھی رانچی میں مار دو چار کروڑ کے زمین ومین لے لے ہے دیک رہا ہے کہ پورا پروگرریس میں ہے
کہاں میں سعودی میں
ہاں سعودی میں ہے تو دو چار کروڑ دو چار کروڑ کے زمین ومین لے لیا ہے مان لے کہ نہیں پچاس پانچ دس کروڑ پندرہ کروڑ روپیہ کما لے گا تو پھر وہ کہوں نا سیٹ ہو جائے
ہاں آرام سے کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے گا
ہ دیکے کہ تھوڑا وہاں رول ریگولیشن ٹائٹ ہے یہاں انڈیا جیسا نہیں ہے
ہاں یہ تو بات ہے وہاں پورا ایک دم سخت ہے قانون پورا ایک دم اسٹریٹ ہے ایک دم
جیسے روڈ پر آپ کہیں بھی تھوک تھک نہیں سکتے ہیں یہاں پر اں منتا ہ پگ دلی یہاں منتا کسی کو کبھی اتیھی نہیں دھ سکتا بہت سا اپن اپنا کنٹری کا ہوتا تا ہے
صحی بات
ہاں اچھا بات ہے اور اس مطلب کوئی بھی نیم چاہے سویدھان بنایا گیا ہے تو
نیم نیم فالو نہیں ہے اسی کی وجہ سے تو پورا ایسا ہے سسٹم یہ ہے ابھی
ہمارا دیش میں تو دیکھیے رہے ہیں کہ کیا ہے
کیا کیجیے اسکول میں بچہ لوگ جب صفٹ نہیں ہے ماسٹر کے ہاتھ میں تو کیا بتائیے وہ است آ ج ہے انڈیا میں
ا
ہم کو رشیا میں بول رہا تھا دوست الیکٹریشنس ہم آئی ٹی آئی کیے ہیں نا تو وہی بول رہا تھا کہ تین مہینے کا ٹریننگ ہوگا رانچی میں
ہاں
اس کے بعد سے آپ کو بھیجا جائے گا ہم بولے کہ اھا ٹھیک ہے جب چلنا ہو اکتوبر نومبر میں شاید اس کا ویکینسی ہے کمپنی کا
اچھا یہ بتائیے کہ آپ آئی ٹی آئی کب کیے تھے
آئی ٹی آئی ہم انیس میں کیے ہیں انیس میں مطلب فائنل میں گیا ہر
ہ تو اس کے بعد کہیں ٹرائی ورائی نہیں کی ہے
رائی کہاں کیے تھے سوچے تھے لیکن گھر سے جانے نہیں دیے بہر ا پھر اب سوچتے ہیں تو اب سمے نکل گیا ہاتھ سے تو پیسہ کمانے والا عمر میں آپ ٹریننگ کیجیے گا کہیں اپرینٹس کرنے جائیے گا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے
نہ اوپرینٹس یہ سب تو مان لیجیے وہ سب بنوا لیجیے اب اوپرینٹس کریے گا تو ٹائم نا بر با تو گا
ہوں وہی نا سال دو سال ج کے ٹرائی چز جی کیا ہوگا
ہوں ارے وہ میرا دیکھیے کرنے والا لائن اپ کروے کرے گا اور لگے ہوئے ہیں ت ک کچ نہ کچ ویدیک ویوستا ہوگا جی
ہاں مان لیجیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی نہ ہوگا لگل رہیے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا
ہاں باقی تو سب باقی تو سب چل رہے
ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ آج پڑھے لکھے نہیں رہتے نا تو کہیں اچھا خاصا م مستریے ورکرے کہیں رہتے تو بڑھیا جگہ پہ رہتے پڑ لکھ
کم سے کم کم کم سے کم کمائی ک رہ
ہاں کمائیائی تو اچھا دیکھیے نا ہم لوگ سے جو چھوٹا چھٹا ہے جو کما رہا ہے ہم لوگ کو شرم لگتا ہے کمانے میں بھی
صحیح بات کا
لیبر لوگ کما لے رہا ہے ڈیلی ایک ہزار روپیہ ہم لوگ سوچنا پڑتا ایک ہزار روپئے کما
اب بلکہ چار گ سامان جب بیٹھے گا تو دو ہزار روپیہ اڑ جائے گا چارگو سماج میں اگر بڑھ جائے گا تو پرتیشٹھا میں آپ کو اڑانا ہی پڑے گا
کہ کیجیے گا اڑا ہی پڑے گا مجبوری ہے دوست ہے یار ہے ہت ہے جن ہے کوئی آ گیا تو اڑانا ہی پڑے گا وہ
تو زیادہ ٹائم ابھی آپ کا وہیں گاؤں پہ رہنا ہو رہا ہے
ہاں زیادہ ٹائم تو گاؤں طرف بتا رہے ہیں کہاں کیجیے گا اس طرح سے کہیں ہے نہیں
تو وہاں سے نکلتا ہے تو پھر
س ب
م وہاں سے نکلے تو م نکلنا اکلنا نہیں زیادہ سمے وہیں ہمبگ میں کر
ہاں گاؤں طرف ایک بار ہم چنئی گئے تھے چنائی میں ویلس انڈیا ایک کمپنی تھا اس میں کام کیا تھا اچھا خاصا سیلری تو تھا لیکن رہنے کا اس کے لیے کیا بولتا ہے مطلب من نہیں کرتا ہے باہر میں
ہ ہ ار دیکھیے آدمی محنت کریے لے گا لیکن سلاح اس انسار پیسوں دے گا تب نا مالک پیسہ پیسہ رہے گا تب ن کرنے کے لیے آدمی کرے گا کہاں نہیں کرے گا
ایک دم کرے گا لیکن اس طرح سے رہ تب اور تمل والا بڑی جرم کرتا ہے ایک لیٹر نا اتنا جظرم کرتا ہے نا مت کچھ ہییے حالانکہ اچھا خاصا ہم وہ جم گئے تھے دو سال رہے تھے ہیں شم ہمتے نہیں پڑا ہمار رہ ل نہیں رہے تو پھر نہیں گئے تو نہیں گئے
ہوں ہاں صحی چیز ہے سریش سنگھ چوک کبھی آ ہیں
ہاں رہے ہیں ادھر تو اورائے کے تو جان رہ نا ا ابئے کو جان رہے ہیں نا تو اس کو جانا اس کا تو ڈروا وہیں تھا نا تھوڑا سا آگے سورج سنگھ چوک سے تھوڑا سا پیچھے نیچے ڈھلنیا میں
ہاں ہاں ہاں ہاں سجے پان کے گھر میں
ہاں ہاں ہاں ہاں تو وہاں ہمیشہ آتے جاتے تھے
ہاں ہاں
ہوں اس کے ساتھ میں ہوں گے تو ملے ہی ہوں گے ہم شاید
ہوں ہوں ہوں
ہوں
ایسے اننے آتے جاتے رہتے
ا
ہاں آپوک اییریا م
ہم لوگ ایریا میں سبزی خوب ہوتا ہے سبزی کے لیے تو مت کچھ کر ہرا ہرا سبزی ملے گا
ہاں اور وہاں سے پورا سپلائی ہوتا ہے
ہوں پورا مت کچھ کہیے
تو اسی کو آ لوگ کہا نہیں چاہے کہ تھوک میں ایک بار گرا کے وہیں سے سپلائی کر لیں
ارے دیکھیے نا ایک وہ تو ہے ہے کوئی آدمی ہے نا
ہمم
کوئی آدمی ہے جو کہ ٹماٹر کا کھیتی لگائے ابھی چھتیس گڑھ والا
ہاں
تو ہم بھی سوچ سوچ رہے ا
ہاںاں
چھتیس گڑھ میں اسپیشل مطلب اس کا اھی ہے
چ ہاں چھتیس گڑھ میں
ہاں
بس
تو اس نکل رہا سب مال نکل رہا ہے
ہمممم
نکل رہا ہے اس کا مال اور نیٹورک آپ کا کہاں پھس رہا ہے مالک نیٹورک میں نہیں ہے گا
نیٹورک میں ہے لیکن
تو ہاں جی نہیں نیٹورک سے
اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے سبمٹ کرنا ہے
آ نہیں نہیں یہ اپنے آپ سمٹ ہو جاتا ہے
او
کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو بارہ منٹ کچھ سیکنڈ ہوتا ہے تو